ا ہیلو آپ ٹھیک
مطلب
ارے نہیں میں بہن کو فورس کر رہی ہوں میری ساتھ آجاؤ میرے ساتھ آجاؤ وہ مان ہی نہیں رہی اوپر سے باہر وش بھی ہے میں اتنی تنگ ہوں گئی ہو سب سے
بارش بھی ہو رہی ہے نا کیا کرے گا انسان
اور کیا میں پاگل ہو گئی
اب تھوڑی اگر بارش رکے گی تو پھر جاتے ٹھیک ٹھیک
اور بتاؤ آپ
میں بھی ٹھیک مجھے بھی بہن بول رہی تھی میرے ساتھ تجہ مارکیٹ تک بارش لیکن ہو رہی ہے نا
اب امبریلا لے کے جاؤں نا کیا پتا اس کے بعد اور زیادہ ہو جائے
ہاں وہی دیکھوں گی ابھی کیا کروں گی
اب اب وہیں سے جاؤ آپ اوپر ہو اپنے روم میں آپ لگاؤ کپڑے میں بھی یہاں سے نکلوں گی تو ہم پھر ایک ساتھ ہی جائیں گے
کوئی بات نہیں اگر مجھے آیا حساب تو میں فون کروں
اب نکلو نا آپ بھی اٹھو نا لگاو نا وہیں سے ہونا لگاو کپڑے تو میں بھی یہاں سے نکلوں گی پھر میں بھی کچھ لگاؤں گی اب مان بھی جاؤ نا مجھے کپڑے لانے مجھے کل کے لیے ہے بہت لیکن مجھے کچھ یونیک سا چائے
مجھے خود ابھی پیر پت نہیں سن جیسا ہو گیا
اچھا مجھے بتاؤ اپپ لائنس لگاؤ گی کل
نہیں نہیں میں نہیں لگاتی ہوں یہ سب چیزیں
اب سیٹ ہونے کب رکھو گی
ہوں
ہمیں پھر میک اپ بھی ساتھ اٹھانا پڑے گا نا
تھوڑا سا اٹھائیں گے ٹچ اپ کے لیے
وہ فوٹوز کے لیے تو ہمیں اٹھانا ہی پڑے گا فوٹوز کیسے اچھی آئیں گیں
ہوں
ہاں
دیکھیں گے کیا کریں گے
مجھے اتنا ٹینشن ہو رہا ہے قسم سے میں کو بھی میں نے کپڑے بھی نہیں لائے ہیں میں بہت ریسٹریٹ ہو گئی ہوں
آپ کو زیادہ ہی ٹینشن ہوتا ہے آپ کتنا ٹینشن لیتی ہو
کیوںکہ مرمت ہے کپڑے ابھی لا کے ہی مے مجھے ابھی میں سوچ رہی تھی میں یہ بھی ہیئر کٹ بھی کرونگی گی لیکن
اتنا کیا ہے پکنک ہی جانا ہے کہ کچھ اور کرنا ہے اتنا توم جام
اچھ اٹھ ہے نا مجھے فوٹوز کے لیے ہیئر کٹ ویئر کٹ چاہیے اس لیے بال بھی اچھے سے رہتے اور کچھ نہیں ہاں ہاں اور کیا تو بھی میموری رہتی ہے ورنہ ویسے پھر چوز ہے جیسے آتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے پھر وہ فوٹوز نہ ایسا پوسٹ کر پاتا ہے تو نہ کچھ
ہاں ٹھیک ہے
ہاں اور کوئی ایشو نہیں تھا اوپر سے یہ سیون ہنڈریڈ روپیز لیتےیں گے وی ایل سی سی والے ہیئر کٹ کو
یہ کچھ زیادہ ہی تو ہوا نہیں اٹھاتے ہیں وہاں پہ
اور کیا مجھے اتنا اسٹریس ہو رہا ہے اب کیا کرے انسان کتنا لوٹتے ہیں مجھے بس سامنے سے بینکس نکالنے ہیں اور آگے تھوڑا بہت ہے نا پیچھے سے تھوڑا بہت کٹ کرنا ہے
اچھا ٹھیک
ہاں مجھے آگے سے تھوڑے بینگس نکالے مجھے وہ اچھے ہو جاتے ہیں اس لیے
اچھا اچھا ٹھیک
تو بھی پھر لگتا ہے نا کہ نہیں چلو ہیئر کٹ سے انسان کو لگتا ہے کہ چلو شکل جیسی آئی ہے ہم ہیئر کٹ ہی نہیں لیتے ہے نا
ہاں وہ بات بھی ہے
ہوں اسٹریس اب اسی چیز کا ہو رہا ہے اسی لیے
مت لو ٹینشن آپ
اب اوپر سے اتنا چارچ کرتے ہیں خدا یا اوپر سے مجھے کاریا کے پیسوں پہ تھی امید کاریا کے پیسے جائیں گے تو ب س ای سے کچھ لائے گا کرے گا لیکن ابھی تک آئے بھی نہیں ہے وہی نا
یہ پھر ہو جاتا ہے سارا ہی سیم
ہاں سونے ہونی آک آپ نے کچھ تیاریاں کی
مجھ میں اتنا نہیں سوچتی میں کلاگاؤ گی کچھ بھی اور ہونے کو
نہیں آپ کو فوٹوز کا نہیں ہوتا ہے ایشو
فوٹو بھی اٹھاں گی جیسے ہوگی ویسے اٹھاں گی ضروری تھوڑی ہے
اچھا ٹھیک نہیں مجھے یونیک سا کچھ لک چاہیے برتان اب ہوگا ویسے یا نہیں
آپ زیادہ سوچتی ہو اس بارے میں
کیا کرو میر کو ڈپریشن ہو رہا ہے وہ بس
میں اتنا نہیں سوچتی
مجھے اسنیکز بھی لانے ہیں
ہ ہ ہو آپ کو پھر دس دن پہلے ہی کرنی تھی شاپنگ
اچھا میں کیا کروں میں اوپر سے ج مجھے شوق تھا پہلگام میں میں فوٹوز ووٹوز وہاں پہ دیکھو نا کیا باڑ آ ہے خدایا
تو کہیں اور جانا ضروری نا آپ کو اپنا پہل گام جائیں کہیں اور جائیں گے
پھر مر میں مزہ نہیں آیا پھر وہیں سے کہیں اور نکلیں گے ہمیں کیا ہے حکومت آپنے ہاتھ میں ہم یہاں سے ساڑھے سات نکلیں گے ہے نا اگر ہم دس تک پہنچیں گے نا سون مرگ اگر وہاں مزا نہیں آیا تو کوئی اور وہیں سے ٹرپ کریں گے گلمرگ کی طرف نکلیں گے ہمیں ایسے بھی آٹھ
ہوں
وہاں پہنچ دس فوٹوس لیں گے تو نکلیں گے
ہاں اور کیا
ہاں بٹ کل ینجوے ضرور کریں گے
ہاں آپ اگر جا ہی رہی تو انینجوائے تو ضروری ہے
ہاں ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی جو مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے نا اگر میرا ایسا ہی رہا نا تو وہ دن دور نہیں کہ میں پاگل کھانے میں ایڈمٹ ہو
ہمم تو مجھے آپ کو ملنے ادری ہی انا ہے
اپ پھر مجھے اس طرح وہاں ہی مل لے
ہمم
اور بتاؤ آپ اب لگاؤ نا کپڑے اتنی دیر تک دیکھونا بارش بھی تھوڑی تھوڑی رک گئی پھر زیادہ ہو جائے گی پھر انسان کچھ لا ہی نہیں پائے گا
دیکھیں گے ابھی تھوڑی در دیرا
ذرا تارو اب آب اسکیچ کے ساتھ لگ گئی خالی
کیا کروں گی میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آتا بارش ہو رہی بارش میں کیا ہی انسان لائے گا کیا ہی دیک پائے گا چیز سے
نہیں ہم دیکھ پائیں گے اچھے سے ہم امبریلاز کیری کریں گے ذرا اٹھو آپ کو مجھے کتنا سار کروانا پڑتا ہے
کوئی بات نہیں ابھی جائیں گے دو تین بجہ
لڑکیاں کیسے نیلس کیری کر پاتی ہیں خدا لڑکیاں کیا نیلس کو کیری کر پاتی ہیں
ہمم کیا لڑکیاں
میں بولا لڑکیاں کیسے کیری کر پاتی ہیں
پتا نہیں مجھے کیسے کر پاتی ہے
اس پ اصل میں یہ کام نہیں کرتی ہوں گی اسی لیے
ہاں
ہر ایک خود سے ہی کرنا پڑتا ہے تو
اسی لیے
ہاں اچھا اور آپ کچھ بتاؤ آپ کیا کر رہی ہو اب
میں یہی ڈرائنگ کمپلیٹ کر رہی تھی
اچھا چھوڑو نہ ہی بہت اچھی بنی ہوگی چلو نا نکلیں گے آپ چھ لوگ نے جانے دے قسم سے
ابھی جائیں گے کوئی بات نہیں
اٹھو نا ابا پلیز
بولا نا میں نے مت کر تو پاگل
انو لگنا کر دییے
کوئی بات نہیں جائیں گے ابھی
ابھی نہیں ہوگا سمجھ نہیں ارا میں کیا میں کروں گی کام میں خالی کرتی ہی لاؤں گی فائیو ہنڈریڈ کا میں شوز لاؤں گی جینز ہے نا میرے پاس
ہوں ٹھیک ہے جو آپ کی مرضی ہو وہی لاؤ
ہاں اب کیا میں کروں ٹینشن ہو گیا کاریا والے پیسے بھیج دیں آج شام تک انسان کافی لوگوں کو بتلاتا کھاتا شام تک
پھراپ لاتے کچھ اچھا سا
پھر میں کچھ اچھا سا لا پاتی میں گئی پھر دیکھو آج کتنی ہے
ہاں ہوو آج تو بہت زیادہ ہے
اور بہت زیادہ مہنگائی ہے
کیوں ہی کرے گا انسان
فرسٹیشن آ گئی ہے اب یار کیا کرے گا
ہوں
آپ نے پتی کو بولا آپ کو ایسے جانا اس نے کیا اب
نہیں مجھے پتا ہے میں جاؤں گی مجھے وہ ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہے